السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور کیسے ہیں
بس دعا بھائی جان آپ بتاؤ آپ کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے کھانا کھایا
جی الحمد للہ گھر میں سب اچھے ہیں بہتر ہیں اور میں نے کھانا کھا لیا ہے
اچھی بات ہے آپ کے والدین کیسے ہیں ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
جی بالکل شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ نے نماز وماز پڑھی
جی آج میں نماز نہیں پڑھ پایا ہوں
چلو کوئی بات نہیں تو بھائی جان آپ دیک سکتے کہ آج کل مطلب ماڈرن زمانے ہیں سبھی کے پاس سب سبھی کے پاس آج کل اسمارٹ فون دستیاب ہیں
جی
تو مطلب لوگ جی بالکل بات تو لوگ گھر بیٹھے سب کچھ کر دیتے ہیں کوئی جاب کرتا ہے آن لائن تو کوئی مطلب کچھ چیز منگواتا ہے آن لائن تو مطلب زیادہ تر ٹائم ہم فون میں ہی دیتے ہیں تو آج کل سبھی کام فون میں ہی ہوتے ہیں اسی طرح کچھ چند سوال بالکل بھائی جب اسی طرح کچھ چند سوال میرے ذہن میں آ گئے تھے میں نے سوچا آپ اپنے بھائی کو بتا دوں
جی بالکل
تو بھائی جان دیکھیے آپ آج کل آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ آن لائن مطلب سب کچھ آتا ہے
جی بالکل
وہ کون سا چیز ہے جو اب آن لائن نہیں ہو گیا ہے
جی جی
اگر کوئی بھی چیز منگوانی ہو چاہے کھانا ہی کیوں نہ ہو تو ہم آن لائن منگوا دیتے ہیں تو بھائی جان تو بھائی جان آپ مجھے اے سی آپ مجھے کچھ بتاؤ گے کیا آن لائن بارے میں آن لائن ڈیلیوری یا آن لائن شاپنگ واپنگ جو
جی جی جی جی بالکل درست فرمائیں آپ نے جیسے آج کا دور ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے ہے نا بھائی جان اور اور انسان کی زندگی پہلے کے مقابلے کہئی زیادہ آسان ہو چکی ہے جہ کبھی کسی چیز کو خریدنے کے لیے ہمیں بازاروں کی کاناک چھاننی پڑتی تھی وہی آج چیزیں موبائل کی اسکرین پر چند لمحوں میں میسر ہو جاتی ہے
بالکل بھائی جان کافی اچھا بولا آپ نے کہ مطلب موبائل کے اسکرین پر سب کچھ دستیاب ہوتا ہے ہمیں صرف بٹن دبانا ہوتا ہے اور اپنا لوکیشن دینا ہوتا ہے تو مطلب چند ہی دنوں میں یا مطلب کھانا ہو تو چند منٹوں میں آ جاتا ہے تو بالکل بھائی جانپ آپ نے بھی درست فرمایا ہے کہ یہی مطلب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کون سا چیز لینا ہے ایک مطلب بنا کچھ کیے ہم مطلب سب کچھ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک اسمارٹ فون میں اگر ہم فزیکلی فزیکلی مطلب ہم انگلش میں بولتے ہیں فزیکلی تو اردو میں ہم بولیں گے کہ وہ دکان شاپ پر جا کر وہاں ہم دیکھیں گے مطلب کون کون سی ورائٹی ہے مگر ہمیں آ کو پت ہی ہے ایک جگہ ایک آئٹم ملتا ہے تو مطلب بہت دور مطلب دکان میں ایک بڑا مال ہوتا ہے تو مطلب دوسرے سائڈ جانا پڑتا ہے کوئی اور چیز دیکھنے کے لیے موبائل میں ایس ایا نہیں ہے وہ میں تو بس اپ آپ کو بس سرچ کرنا ہے تو نیچے اس اس کے ریلیٹڈ سب کچھا جاتا ہے
بالکل درست فرماائے اور آن لائن شاپنگ نے جو دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح بنا دیا ہے
بالکل بھائی جان دیکھیے آپ آن لائن شاپنگ میں تو مطلب ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں اگر کوئی مطلب کچھ ہمارے ہندوستان میں دیکھیے کبھی ایسی مطلب ایسا دن ہوتا ہے جیسے عید ہو ہوتی ہے دیوالی ہوتی ہے ہولی ہوتی ہے تو ان دونوں میں مطلب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ڈسکاؤنٹ بہت سارا ملتا ہے
جی بالکل درست فرمایا
مگر بائی جان آج کل آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر کسی چیز میں فراڈ ہوتا ہے
جی
آپ نے تو ویڈیو دیکھی کہ گی کہ کسی نے آن لائن موبائل منگوا لیا ہو اور اس سے اس ڈبے میں لاسٹ میں اینٹ ملتی ہے اینٹ پتھر یا یہ سب کچھ سابن آپ کو پتا ہے سابن سوپ جسے ہم کہتے ہیں
جی جی بالکل
تو ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے کیا وہ آن مطلب کیا وہ کمپنی کرتی ہے کیا وہ لوگ کرتے ہیں یا ڈیلیوری بوائے کرتا ہے کیا وہ فیک ہے یہ بتاؤ مجھے
جی وہ بیچ میں ہی کمپنی تو ایسا نہیں کرتی ہے کیونکہ کمپنی اپنا نام نہیں خراب کرنا چاہی گی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس لیے یہ بیچ یہ بیچ کے ہی ہیں جو افراد یہی کرتے ہیں
بالکل بھائی جان دیکھیے اگر میں نے کچھ منگوایا ہوا آن لائن تو مطلب جمیر میں نے معاملوں میں نے ایک ٹی شرٹ منگوائی وہ مجھے کافی اچ اچ لگی اس کی اس کی کوالٹی بھی اچھی لگی اس کی رویوز دیکھ لیے میں نے آن لائن ایپ پر تو کافی ٹھیک ٹھاک تو میں نے منگوا لیا جب وہ مطلب آڈر ہمارے گھر آ گیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ شرٹ جی بالکل میں دیکھتا ہوں کہ وہ شرٹ پھٹی ہوئی ہے
جی
تو مطلب اس وقت ہم کیا کر سکتے
اس وقت ہمیں اسے واپس اس جو ہمارا آیا ہے ہم کورئر والا اس اسے ہم جو ہمارا مال آیا ہم اسے واپس بھیج سکتے ہیں اس کا بھی ہمارے پاس ایک جی آپشن رہتا ہے
دیکھے بھائی جان آج کل مطلب جو آن لائن مطلب ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں نا وہ مطلب اتنے ہی مطلب مطلب الگ ہی لیول کے بندے کو ہوتے ہیں وہ مطلب اگر ہم مطلب کچھ منگوائیں گے مان لو مطلب آپ نے کچھ منگوایا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا وہ کھلا نہیں کا آپ نے ای س ہی رکھا گھر میں تب پانچ دن پندرہ دن کہیں پر ایک سا مطلب ایک مہینے بعد بھی آپ نے کھول لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب اس ٹائپ کی شرٹ نہیں ہے انہوں نے کلر منگوایا ہو ایسا کچھ تو پھر آپ جب دیکھتے ہو آپ آپ نے دیکھا وہ شکٹ پھٹی ہوئی ہے تب تو وہ نہیں لے کے نا واپس تو وہ یہ یہ مطلب مجھے اچھی چیز نہیں لگی آن لائن شاپنگ کے بارے میں تو آف لائن شاپنگ میں ہم خود جا کر دیکھتے ہیں خود کوالٹی دیکھتے ہیں سب کچھ اپنے آپ اسے دیکھتے ہیں تب کچھ لیتے ہیں اور اس کے دکاندار کے ساتھ جی بالکل کلبائی جان وہان دکاندار کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تھوڑے پیسے کم کرتے آن لائن میں فکسڈ ریٹ ہوتی ہے آپ کو پت ہی ہے اور رہی بات بھائی جان آن لائن شاپنگ اچھی ہے کیونکہ اس سے ٹائم بچتا ہے اور گاڑیوں کا آنے جانے کا کرایہ بس جاتا ہے تو آف لائن شاپنگ میں اپنا ٹائم کم سے کم اگر آپ کو اچھا چیز لانا ہو یا بہت ساری چیز لانی ہو آپ کو صبح نکلنا پڑتا ہے شام تک اور گاڑی کا کرایہ دینا پڑتا ہے اور آپ کو پت ہی آج کل کتنی ساری دھوپ ہوتی ہے تو گرمی میں بہت ہالط خراب ہو جاتی ہے تو مجھے لگل ان دونوں مطلب ان دونوں آف لائن اور آن لائن شاپنگ کا اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ لیکن مطلب بہت ساری غلطیاں بھی ہے مطلب کیا آپ کو پتا ہی ہے کہ میں نے کتنا بولا آف لائن مطلب اچھا ہے لیکن ٹائم مطلب ضائع ہوتا ہے
جی جی آف لائن کے بھی کچھ اپنے فوائد ہیں تو آن لائن کے بھی کچھ اپنے فوائد ہیں
بالکل بھجن اب ایک چیز ٹھیک ہے آن لائن وہ ہے کھانا کبھی انسان مطلب خود بیمار ہوتا ہے مطلب کھانا خود نہیں بنا سکتا ہے کبھی انسان گھر میں اکیلا ہی ہوتا ہے تو مطلب وہ اچھی بات ہے کہ ہم کھانا منگواتے ہیں تو مطلب ترت دس منٹ بعد کھانا آتا ہے تو ہم کھاتے ہیں یہاں کبھی ایسا مہمان آتا کھانے کے ٹائم پر ہی آتا ہے تو اب ہم سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں گے تو اس اس وقت ہم آن لائن کھانا منگواتے ہیں تو یہ کافی اچھا ہو گیا ہے آن لائن سسٹم کھانے کے بارے میں
جی بالکل رس فرمایا
بالکل بھائی جان دیکھیے آپ آج آج آپ دیکھ ہی سکتے ہو کیا اگر ہمیں کہیں جانا ہو ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں آپ کو بھی بس میں بھی آج کل دیک دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آن لائن ٹکٹ کرتے ہیں بہت ٹائم کی مطلب بچت ہوتی ہے اور آرام سے ٹکٹ مل جاتی ہے آپ کو پت ہی ہے کہ آئے سے پہلے ہم جب بالکل بھائی جان آج سے پہلے جب ہم مطلب ٹکٹ کرتےے تو لائن میں لگنا پڑ رہا تھا اور آدھا گھنٹہ پہلے آنا پڑتا تھا تو آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آرام سے ٹکٹ کرتے ہیں اور ٹائم پر پہنچتے اور جاتے ہیں اپنے سفر پر
جی
بالکل
بالکل درست پر میں جی جی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی تو ایک تو جیسے ایک ہمیں ایک جو خریداری ایک تو ہمیں وقت محنت اور سہولت دیتی ہے تو دوسری ہمیں اطمینان بھروسہ اور سامان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پرکھنے کا موقع دیتی ہے
بالکل بھائی جان کافی درست فرو ہے اپنی بھی
جی تو بالکل ہمیں اندھی پیروی نہیں کرنا
بالکل بائی جائیں دیکھیے آپ آپ آپ اگر دیکھ سکتے ہو کہ آن لائن آن لائن جب سب کچھ ہو گئے ہے تو مطلب کچھ لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اس سے
جی بالکل اس سے روزگار بھی بڑھے ہیں
س سنیے میری بات میرا ایک دوست تھا اس کے پاس اسکوٹی تھی تو لائسنس بھی تھا اس کے پاس تو وہ وہ ایک مطلب اس نے ایک کمپنی جوائن کی یہ فوڈ ڈیلیور کرنے کی تو وہ آرام سے مطلب بیس ہزار تک مطلب کماتا ہوگیا تو وہ اس کے لیے تو مطلب روزگار بن گیا ہے یہ
جی جی بالکل درست ہے تو کسی کا روزگار گیا ہے آن لائن آف لائن شاپنگ سے تو کسی کا کسی کو روزگار میں محس ر بھی ہوا ہے
بالکل بھائی جان دیکھ س آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب جو مطلب آف لائن ہوتا ہے نا شاپ ان کا بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے یہ نہیں کہ آن لائن ہو گیا تو وہ وہ کا ان کا دکان نہیں چلتا ہے دکان ان کا بھی چرتا ہے وی صحیح سے چلتا آ رہا ہے آج کل تو سات بہت کرتے ہیں لوگ بہت مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کہیں جاؤ گے مطلب کسی ایسے فنگشن پر ا وہاں پر اپنے کپڑے ایک ہی بار مطلب وہ لے جاتا اور دوسری بار آپ کیا سوچتے ہو کہ میں نے یہ پچھلی بار وہاں لے لیا تھا اب نہیں لوں گا ا نہیں لاؤں گا تو لوگ بہت زیادہ شاپنگ کرتےے آج کل چلو بھائی بیٹھتے ہیں آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
جی بہت اچھا لگا مجھے بھی
چلیے بیٹھے خدا حافظسل علیکم
جی اللہ وعلیکم السلام